وعلیکم السلام بھائی جان
جی ہاں سب خیرت
اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ
جی جی سب کہہ رہیے تو اور بسم اللہ ہو گیا ہاں بسم اللہ بسم اللہ ہو گیا ہو گیا جی سب بسم اللا ہو گیا اور امی ابو کیسے ہاں امی ابو کیسے ہیں آپ کے
سب خیرت ہے ہیں اللہ اللہ تعالی کا شکر ے بھائی جان آ پ کے امی جان ابو جان بیگم جان سب خیرت ہے
ہاں بیگم جان تو ہیں ہی نہیں پر امی ابو سب خیریت ہے اللہ تعالی کا شکریا ہے
اور کچھ باتیں کرنی ہے آپ اس میں بھی کچھ جانکاری لے لیں کچھ دے دیں
ہلیو
بڑھیا ہے سب کچھ لوگ وغیرہ آ کے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ چل رہا ہے وہ
ارے بھائی جان یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے کیا کریں بھائی جان
اب بائی جان بارش تو کیسی ہوگی کیسی ہوگی بھائی جان بابرش پیڑ پودے بچے کہی نہیں ہے پیڑ پودوں کی کٹائی کی ایسی کر رہے ہیں لوگ وغیرہ جیسے انزن کتنی پرانی منی ہیں تچھ سے پیسوں سے کے لیے سب کچھ کاٹنے لگے ہیں لوگ وغیرہ
اللہ آپ دیکھیے میری میں فرما رہا ہوں آپ سنیے
جی جی
یہ بھائی جان میں بولنا کہنا چاہتا ہوں فرمانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم آپ لوگ ہیں نا کچھ چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کٹ وا رہی ہے دیکھیے ہم کو پیڑ بئی کئی کھ فائدے مند ہے بھ جان ہم کو پیڑ بت ہم کو چھایا دیتی ہے ہم کو آکسیجن دیتے ہیں لکڑی دیتے ہیں پھل دیتے ہیں پھر بھی
جی
ہ تو کٹوا رہے ہیں بھائی جان اب دیکھیے پہلے پہلے دیکھیے پہلے ویکتی
جی
کہ سراام لیتا تھا چھایا لیتا تھا تو اے سی کولر نہیں تھے اب دیکھیے بھائی جان اب تو اے سی کولر پیڑوں کو کٹوا رہے ہیں اب دیکھیے ہم دیکھیے ہم پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں بھائی جان تو پیڑوں پر
پچی ٹو رہے ہیں پہلے پچی کتنے ہوا کرتے تھے اب پچی
جی بھائی جان بالکل بالکل جی بھائی جان بالکل
میں فرمانا چاہتا ہوں میں بہت وچار دارا میں ہوں کی پیڑوں کٹائی کو پیڑوں کی کو روکنا چاہیے آپ کو ہم کو سبھی ہمار ہمارے ملک کی کٹائی کو روکنا چاہیے کبھی تو ہمارا جیون پل رہا آنے والی جنریشن ہے نا بھائیان
جی بھائی
یہ باری کیسے بھی رہ نہیں پائے گی پہلے بھائیان دیکھیے ویکتی ایک سو بیس سال سو سال زندہ رہتا تھا اب چالیس سال پچاس سال آگے چ
بجان
جک ہماری جنریشن ہے نا وہ کم سے کم لاسٹ بیس پچیس سال زندہ رہے گی تو بیس پچیس سال میں کچھ نہیں کر پائیں گے بچ ک بھی پیید نہیں اوپائے کیی شادی بھی نہیں ہو پائیں گی اس سے پہلے ہی چلے جائیں گے لکھا
اب سن ہی ہے م نے تو سنا اتنا سنا ہے بھائی جان کہ
بھائی جان
جی بھائی جان ہاں بھائی جان بولو آواز آ رہی ہے
آواز آ رہی ہے بھائی جان
آ رہ بیاان آ رہیا آ رہے بھائی جان میں نے تو نا سنا ہوا ہے سن پا رہے ہیں بھائی جان س سن پا رہے ہیں سن پا رہے ہیں بھائی جان آواز آ رہی ہے بھائی جان ہلو بھائی جان آواز نہیں آ رہی
چن بولیے فرمائیے
ہاں یہ فرما رہا ہوں میں بھائی جان جیسے کہ ہاں بھائی جان آ رہی ہے آ رہی ہے
کی فرمانے تھیں
جی بھائی جان اب پیڑ ہیں تو تو ہمیں ہیں ہم پیڑ نہیں آ تو ہم بھی نہیں آئے اب یہ سوچو پیڑ ہے تو برس برسات بھی اچھی ہوگی برسات اچھی ہوگی تو جل جیون بنے گا پیڑ اور جیون بنے گا تو کچھ لوگ وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے ادھر جیسے کہ
پیڑ لگاؤ جیون بچاؤ بھائی جان
جی جی بالکل
پیڑ لگاؤ جیون بچاؤ پیڑ آپ جتنے لگاؤ گے اتنا آپ کو وہ جیون سفل رہے گا ورنہ بھائی جان آپ
جی جی
کہ مو بیڑوں کو کاٹو گے اب دیکھیے کوئی بزرگ ویکتی ہے وہ ختم ہو جائے اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹائ گگر بالو نیا ویکتی ہے وہ ختم ہو جائے تو کتنا وہ ہے تو نئے پیڑوں کو کاٹیے مت اور دیکھیے بھائی جان
جی بھائی جان بالکل
آپ کانے پیڑوں کو کاٹیے سوکھے پیڑوں کو کاٹ ہے اس لیے ہم کو بھی کوئی ہانی نہیں پہنچے گی پیڑوں کو بھی کوئی کد نہیں پنچ
پر بھائی جان لوگ وغیرہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ فیکٹری وغیرہ ڈالتے ہیں
تو فیکٹریوں میں پھر کوئی پیڑ آ گیا فیکٹری کھول رہے ہیں وہاں پیڑوں کو ایے ہی کاٹ دیتے ہیں یہ نہیں دیکھا ہے چھوٹا پیڑ ہے بڑا پیڑ ہے کاٹنے لائق ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر فیکٹری کھولیں گے تو ان سے کیا ہوگا کہ اس میں سے پردوشن ہوگا پردوشن ہوا تو انیک پرکار کی گھاتک طرح کی بیماری پن پے گی اور جیسے کہ پھر بیماری پنپے گی تو
بائی جان
جی بھائی اور پھرے فیکٹریوں سے گندا وسلا پانی نکلتا ہے
آپ جی دیکھیے بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا آپ نے صحیح فرمایا میں رانا چاہتا ہوں دھیے ہم جیسےوگ ہیں لوگ ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں سگریٹیں پی رہے ہیں
جی جی بالکل بالکل آ بالکل جی بالکل ڈرنکس وغیرہ لے رہے ہیں
تو دیکھیے ڈریس وغیرہ وہ وہ وہ گندی چیز ہے یہ بھائی جان ہم کوپ پھر بھی آپ نو اسموکنگ اسموکنگ کر رہی ہو یہ اپنا دیکھیے اپنی سرچا اپنےات یہ بھی ل کرا رہتا ہے اپنی پان کی سوئ سرچا
نہیں نہیں اتنا ہے ایسا بھی سنا ہے میں نے جیسے ہم اپنی قدر کریں گے تو شریر ہماری قدر کرے گا ہم شریر کی قدر کریں گے تو وہ ہم ماری قدر کرے گا سوستھ رہیں گے جیون صحیح رہے گا دوائی گوولوں کی ضرورت نہیں پڑے گی زیادہ ڈاکٹر کے پاس جانا کی ضرورت نہیں ہے
اپنی س جی جناب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں دیکھو میں بتاؤں
ہاں
آج س کہ قدر آدی ہو گئے ہیں کہ کچھ پوچھ مت کچھ لوگ ہیں ہمارے گاؤں میں ایک ایک لڑکا ہے سگریٹ پیتا ہے آئے دن آتا ہے دکانوں پہ چپ چپ کر سگریٹ پیتا ہے ماشا اللہ اپنے شریر کی ایسی ب تو اس پ صحیح سے چلا جاتا ہے نہ وہ صحیح سے کچھ کام کر پاتا ہے میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں سےے لوگوں کو سمجھانا چاہیے سگریٹ ڈرگس شراب ہے اتیاد ایسی چیزوں سے دور رہے ہیں تو اور ہی اچھا رہےاشاء اللہ لوگ مانتے نہیں ہیں
لڑکے ہیں عربی وغیرہ ہے بہت لوگ ہیں جیسے بھوپ پ ارے بیا ہاں یہ لوگ تو بہت ایسے ہیں کہ یہ تو اتنی سگریٹ پیتے ہیں سگریٹ کے ساتھ میں تو
بعد کر
ہاں
دیکھو مل جاتے ہیں میرا ماننا ہے دیکھ جنا بسم اللہ بسم اللہ آپ نے صح فرمایا وق
جی جی جی ہاں بالکل بالکل اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں ایک دکان کھل گئی ہے سنجو سنجو کے ن سے سنجو کی دکان ایسی پلیے وہاں ان لوگوں نے اتنا بھو مچا رکھا ہے دمال مچا رکھا ہے سگریٹ پ نہیں ہو پ نہیں میں اور کچھ تو ڈرنکس وغیرہ بھی رکھتے ہیں وہ تو
ہمارے گاؤں کا لٹووا ہے وہ اس کی ساتھ بھی نہیں ہو رہی ہے ڈس پی پی کے وہ اتنا بھی حال ہو گیا اس کا کہ کچھ پوچھو مت شادی ہوگئی تو بچے بھی پیدا نہیں ہوں گے اس کے سسٹم ہی خراب ہو گیا اس کی حالت بہت گمبر ہو گئی ہے
ارے وہ تو صحیح بات ہے ایک تو ایسا ہے
ہاں وہ سنجو ہے نا اس کا تو وہ کھڑا ہی نہیں ہو پاتا کچھ بھی پتا نہیں کیا چل رہا ہے پھر اس کی تو حالت ہی زیادہ خراب ہے دو دن پہلے دوائی لے کے گیا تھا شیگر پت نہ ہو رہا ہے اسے
کہ تو بچے بھی ہو جائیں گےب انساء اللہ پر یہ سمجھتے ہیں یہ لٹوا ہے وہ سمجھ ہے کہ میں یہ ڈرگس گانجا دارو اس سے ہی میں زندہ رہوں گا اس سے پاورفل ہے کہ آپ کی زندگی بگڑ رہی ہے آپ کی کوئی بیوی آ جائے گی تو وہ بھی کسی کی اس پاس ڈولیے گی دیکھو یہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہمیں شراب شراب جی جناب کے
بیگم صاحبہ تو ایسی آ رہی ہیں کہ وہ تو
کچھ بےگم ساحبائیں ایسی بھی آ رہی ہیں جو کہئی دوسری جگہ بھی منہ مار لیتی ہیں تو ہمیں ایسی بیگم صاحباؤں سے بھی بچ کے رہنا چاہیے اور
نہیں بچ کے نہیں رہینا چاہیے ان کا ساتھ دینا چاہیے کیوں مار رہی ہے یہ سوچو وہ محبت کر دی ہیں جبھی تو
جی
وہ محبت میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں ا لوگ وغیرہ تم بار سوچ نہیں رہے ہو یہ سوچ رہے ہوگ سے ب کہ رنن رہنا چاہیے اور اس کو سمجھانا چاہیے
کی سوچ ان شاء اللہ لوگوں کی سوچ اس کا کیا پتا ہے پتا نہیں کون کس کے بارے میں کیا سوتا ہے
اتنی ہی خراب ہو گئی ہے
ج انسان خود درج ہو گیا اسے اپنے علاوہ سب کی اپنے علاوہ سب کی برائی ہی چاہتا ہے ماشاء اللہ یہ غلط ہے
ہاں
ہمیں کسی کو یہی سمجھائش دینی چاہیے کہ وہ اچھے کام کریں تو اچھے رہیں گے سوستھ رہیں گے جی جناب انشاء اللہ اللہ نے چاہا بھائی جان خدا نے چاہا بھائی جان پھر کبھی ملیں گے
خدا حافظ بھائی جان
خودا آافس بھائی جان اپ اپنی خدا آپ سے بولنا بھائی جان
جی جی بیگم سایا تو ہے ہی نہیں کہیں وہ تو اپنے آپ